ہیلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں
جی ہمارے یہاں پہ تو سب خیریت سے ہے
ہاں جی جی بالکل
میرے نزدیک تعلیم صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں بلکہ اچھے اخلاق ا صحیح سوچ اور بہتر کردار کا نام بھی ہے
بالکل بےسک بےسک بہت فرمایا آپ نے اگر علم ہو تو لیکن انسانیت نہ ہو تو کا علم ادھورا رہ جاتا ہے کیونکہ جہاں انسانیت نہیں ہے ن وہاں علم کہاں ہوگا
بالکل بے شک آپ نے بالکل صحیح فرمایا تعلیم انشان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتی ہے
ا پہلے نا لوگ کہتے تھے کہ صرف لڑکوں کو پڑھنا چاہیے پڑھانا چاہیے لیکن اب یہ سوچ تو بہت زیادہ بدل رہی ہے لوگ لڑکیوں کو بھی اتنا ہی تو جو دے رہے ہیں پڑھائی لکھائی میں اتنا کہ لڑکوں کو دیتے تھے
بالکل اور بدلنی بھی چاہیے لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کو برابر تعلیم کا حق ہے کیونکہ آج کل ملک کا نام روشن زیادہ تر لڑکیایں کر رہی ہیں میں نے دیکھا لڑکی پائلٹ ہے اب بھی اپنے ملک نے ے وہ وورلڈ کپ جیتا تھا مہیلا والا کرکٹ میں دیکھو کتنا نام کما رہی ہے لڑکیاں اگر ایسے ہی لڑکیوں کو ا زیادہ تر سپورٹ ملتی رہی تو آپ پتا لڑکیاں کہاں پہنچ جائیں گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اترکش پہ ایک مہیل گئی تھی ایک لڑکی گئی تھی
بالکل سب سے پہلے ا اٹریکش جو یاترا کی تھی وہ ایک مہیلا نے جی اور وہ اس کے لیے مے بہت توجہ کی بات ہے نا ایک طریقے سے ہم نے دیکھ ہوگا ایک پڑھی لکھی جو لڑکی ہوتی ہے نا پورے خاندان کو روشن کر دیتی ہے اور جیسے کہ آپ نے بالکل ابھی آپ نے سنا ہوگا کی جو سندور آپریشن چلا تھا ہمارے راستھان کا تھوڑا سا ایک الگ تھا ایک طریقے سے وہ ہمارے راجستھان کے کچھ بھفناؤ سے جڑا ہوا ایک آ مطلب ایک طریقے سے مشن تھا اس مشن کو بھی سب سے زیادہ تعلیم میں یے سب سے زیادہ آ خوبصورت مطلب مہلاؤ نے ہی بنایا تھا
جی بالکل ماشاء اللہ بالکل بالکل جی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کی تعلیم کئی پیڑھیوں کی تعلیم ہو تی ہے
بالکل بیشک آج کل نا بچے پڑھائی سے زیادہ موبائل میں بہت وقت بتاتے آپ نے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کی ہمارے جو آس پاس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پڑھنے کی بجائے موبائل کو پکڑتے ہیں اور کھانا بھی جب کھائیں گے جب وہ موبائل میں دیکھتے ہیں ہے نا آپ نے دیکھا ہی ہوگا خیر
بالکل اگر موبائل کا استعمال علم حاصل کرنے کے لیے ہو تو وہ بھی فائدے مند ہے لیکن صرف منورنجن کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہوتا
بالکل کی کیا درست فرمایا آپ نے لوگ تو آج کل منورنجن کے لی جیسے ریلس بنانا ریلس دیکھنا لیکن تعلیم انسان میں اتم وشواس بھی بڑھاتی ہے ایک طریقے سے ہے نا
بالکل بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا اور اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی طاقت دیتی ہے
بالکل بالکل آ اچھے استاد بھی تعلیم کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں
بالکل جی ہمیں اپنے استادوں کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے
بالکل بلکی وہ زندگی جینے کا سلیقہ بھی سکھاتے ہیں نا ہاں ہمیں اپنے استادوں کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے کیونکی نہ وہ ہماری زندگی میں آنے والے کل کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی تعلیم سیکھاتے اور سلیقہ سکھاتے ہیں کے غیر لوگوں سے کیسے بات کرنی چاہیے لوگوں کے سامنے کیسے پیش آنا چاہیے
جی کیونکی ان کا علم اور ان کی دعا دونوں ہی ہماری کامیابی میں مدد کرتی ہیں
ہاں بالکل بے شک صحیح کہا آپ نے میں تو چاہتی ہوں کی ہر بچہ پڑھ لکھ پڑھ لکھ ا پڑھ لکھ سکے کیونکی نہ پڑھائی لکھائی کا ایک الگ ہی میہتوا ہمارے جوان جینے کے لیے کیونکی کہیں ہم جارہے ہیں اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہے تو ہمیں کسی پوچھنا پڑے گا کی کون سی ٹرین ہے کہاں جا رہی ہے اگر ہم پڑھے لکھے ہوں گے تو ساری جانکاری خود ہی لے لیں گے اور جب اور جو لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے نا ان کو سفر کرنے میں یا کہیں دوسری جگہ جانے آنے میں بہت سمسیہ پیدا ہوتی ہیں
جی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا آمم اور یہی ایک ترقی یافتہ سماج کی پہچان ہوتی ہے
بالکل تعلیم انسان کو اندھرے سے نکال کرنا روشنی کی طرف لے جاتی ہے
بالکل اور علم وہ دولت ہے جسے کوئی چرا بھی نہیں سکتا
بالکل کیا درست فرمایا ہے آپ نے کہ علم تو وہ دولت ہے جس کو کوئی چورا نہیں سکتا جو آج آج کی بات چیت ہے نا اس سے مجھے تعلیم کی الگ ہی اہمیت اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہے جی آپ نے
جی بالکل
بالکل اور پچھلی بار جب ہم نے تعلیم پر بہتا تو تھی آج نہ اسی سلسلے میں تھوڑا سا اور بھی بات کریں گے آپ اور آگے توڑا سا بڑھتی ہے
جی بالکل علم کی بات ہے کبھی پرانی نہیں ہوتی کہ جتنا سیکھوں اتنا کم لگتا ہے
ہاں تمارے حساب سے ایک اچھا طلبایا علم کا کیسا ہونا چاہیے مطلب
جی سب سے پہلے اس میں ادب ہونا چاہیے جو اپنے استاد کا احترام کر تا ہے اور اس کے علم میں بھی برکت ہوتی ہے
یہ بات تو مجھے بھی بہت پسند آئی کیونکہ نا آج کل کچھ بچے استاد کی باتوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں بچے کہ آج کل لوگ اپنے استاد کو کچھ سمجھتے نہیں ہے بچہ ہو چاہے ہم جسے عمر کے ہوں ہم عمر کے ہوں سارے لوگ ایسے سمجھتے ہیں ہاں ایسے ہی ہے دے رہا ہے بس اپنا گیان
بالکل جب کہ استاد وہی ہوتا ہے جو ہمیں گیان گینتا کے اندھیرے سے نکال کر اگینتا کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی دکھاتا ہے باقی تو بہت سے ہم نے دیکھا ہے کہ بس جو دیکھو استاد تو نہیں ایک استاد ہی ہوتا ہے جو اپنے جو اس کے اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں انہیں آگے دیکھنا چاہتا ہے باقی سب پیچھے ہی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ جو لوگ ہوتے ہیں جو کھ خود تو ا ڈھنگ سے بات نہیں کرتے لیکن دوسروں کو سکھاتے ہیں
بالکل ماشاء اللہ کیا بات کہی آپ نے سچ یہ ہے کہ ا جو ماں باپ کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا احسان ہوتا ہے نا وہ ہماری زندگی میں ستاد کا ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ ہمیں جنم دیتے ہیں جنم کے ساتھ ہمیں روٹی کپڑا مکان بھی دیتے ہیں کیونکہ کماتے وہی ہیں اور ہمیں ہ ایک استاد کے استاد پہنچانے والے بھی ہمارے ماں باپ ہی ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کی ان کی اہمیت کو نہیں بھولتے ہم ماں باپ تو ہمیں استاد کی اہمیت بھی نہیں بھولنی چاہیے کیونکہ استاد ہمارے لیے ہماری ذندگی کی ایک نئی روشنی بن کے آتے ہیں ہمارے لیے
بالکل ایک اچھا استاد صرف کتابیں نہیں پڑھاتا بلکہ انسان کا کردار بھی بنتا ہوتا ہے
بالکل سچ آج کل نہ بچے ان میں اچھے نمبر بھی لے لانے کے لیے پڑھتے ہیں لیکن ایک اچھے نمبر لانا ہی کوئی امتحان نہیں ہے کیونکہ اچھے نمبر کے ساتھ ہمیں جیون جینے کا سلیقہ ہمیں بات کرنے کا سلیقہ بہت وہ ساری چیزیں بھی ہمارے ذہںن میں آ جائے نا تو وہ ہمارے لیے بہت مطلب ایک استاد کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے جو پڑھایا پڑھانے کے ساتھ ساتھ ا جو بچوں کو ہم نے ایک طریقے سے جو سکھایا مطلب جیون جینے کے سلیقے یا لوگوں سے بات کرنے کے سلیقے یا ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے وہ ساری چیزیں نا ہاں کوئی نہیں سکھاتا
بالکل اپ نے بالکل صیف فرمایا ا تعلیم کا مقصد صرف نمبر حاصل کرنا نہیں بلکہ علم حاصل کرنا بھی ہوتا ہے لیکن آج کل کے لوگ ہیں وہ صرف اپنی ترقی د دیکھتے ہیں اور جو پہلے ٹائم کے لوگ تھے وقت وقت کے ساتھ آپ کو پتا ہے سب ہر چیز بدلتی ہے تو جب پہلے ٹائم کے لوگ تھے وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے پڑھتے تھے ملک کی ترقی کے لیے تعلیم لیتے تھے لیکن آج کل کے لوگوں کی سوچ بہت بدل چکی ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اپنا ملک ہی کیا ہوتا ہے لیکن اگر جو انسان تعلیم سے اچھی طریقے سے ملامات کر لیتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ میرے سے پہلے میرا ملک ہے میرے سامنے
بالکل اگر انسان بہت پڑھا لکھا ہو نا تو لیکن اس میں اخلاق نہ ہو تو اس کی تعلیم ادھوری ہے اگر سال پ اا نہیں ہے پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن اس میں تعلیم ہے تو وہ بھی ادھوری رہ جاتی ہے نا
جی بالکل علم کے ساتھ ادب صبر اور انشانیت بھی ضروری ہے
مجھے نا کتابیں پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہر کتاب کچھ نیا سکھاتی ہے اور استاد کے ساتھ بات کرنا تو بہت خوبصورت لگتا ہے کیونکہ نا کتابوں سے بھی زیادہ استاد ہمیں سکھا دیتے ہیں کیونکہ ان کی ہر بات میں ہمارے ساری کا ہمارے لیے ایک ادب مطلب الگ ہی کہانی ہوتی ہے
جی بالکل کتابیں انسان کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہے ہم کبھی دھوکہ نہیں دیتی اگر ہم اپنی من دل کی بات کیجے انسان سے کہیں تو وہ اپنے کسی خاس سے کہے گا پھر کسی اور سے کہے گا پھر ایسے ہی بات پھیل جاتی لیکن ہم اپنی ایک ڈائری میں لکھیں بک میں نوٹ بک میں لکھیں تو وہ اگر ہم اسے بند کر دے دیں گے اگر اسے کوئی پڑھ نہیں پائے گا سب تک کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس میں کیا لکھا ہے اسے کوئی جیسے کہ جانور کھا جائیں ڈائری کے پیج کو وہ کھا جائیں تو وہ بھی نہیں بتا پائیں گے کہ اس میں کیا لکھا تھا
بالکل کیا درست فرمایا آپ نے لیکن نا آج کل لوگ کتابوں سے زیادہ موبائل میں وقت بتاتے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ موبائل وہ دنیا ہے جہاں کتابوں کا کوئی مول نہیں ہے
ہاں ہاں اگر موبائل سے علمی باتیں سیکھیں تو وہ بھی فائدے مند ہے لیکن کن فضول چیزوں میں وقت برباد کرنا ٹھیک نہیں ہوتا لیکن ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک اچھا اور ایک برا آج کل کے لوگ ہیں وہ برے پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں اچھے کو چھوڑ کے
بالکل ماساء اللہ کہ آپ نے صحیح بات فرمائی ہے کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اور اتنا موبائل فائے والی چیز ہے اس سے زیادہ ہم اس کے نقصانوں سے آنکھ نہیں چرا سکتے سمے کی قدر بھی کرنا ہماری تعلیم کا حصہ ہی ہے
جی بالکل جو وقت کی قدر کرتا ہے وہی زندگی میں آگے بڑھتا تا ہے ہمیں روز کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے
کیونکہ نا علم حاصل کرنے کے لیے عمر نہیں ہوتی کوئی اور جو ہم سیکھتے ہیں نا وہی ہماری زندگی کے کام آتا ہے
بالکل میں چاہتی ہوں کہ آگے چل کر میں بھی لوگوں کو اچھی باتیں سکھاؤں یہ بہت نیک خیال ہے جو علم دوسروں تک پہنچ تا ہے اس کا علم اور بڑھتا ہے
اچھا نا آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا دیکھو ایک الگ ہی سکون ملا نئی تعلیم سیکھ نے کا موقع ملا آں پھر بات کریں گے اللہ حافظ